اسلم بھ پی
ہیلو السلام علیکم
السلام علیکم بھائییا جی
وعلیکم السلام وائی جان ٹھیک ہو بھائی جان ہلو آواز آ رہی ہے میری آپ کو
ہاں جی بھائی ج پوروری ہے جی ی رہی یار سب کہہ رہیے تھے اب تو بھائی
کہ گھر میں آپ کے ممی پاپا آپ کے پریوار والی کیسے ہیں سب ٹھیک ہیں اچھے سے
سب کہہ دیے تھے اللہ کی د آئے صاحب وہ بتائیے ابو بیگم کیسے ہیں آپ کے
جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے میرے مالک کا کہ سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر اور بتائیے آپ نے کھانا کھایا ہے جب
جی جی کھانے سے فری ہیں جی یہ بتائیے تو سوشل میڈیا پہ چلیں آپ
جی بالکل بالکل سوشل میڈیا سے بات کرتے ہیں د آ آ چل رہی ابھی ابھی اسٹارٹ کرایا جی بولیے بولیے بائیدن بولیے
آج کل یہ سوشل میڈیا بڑی ایکٹیو چل رہی ہےپ فیس بک ہے انسٹاگرام ہے بات س میں
جی آپ نے بالکل صحیح فمایا
اس کا یوز کر رہے ہیں تو لوگ آ کہیں صحیح کر رہے ہیں کہیں غلط بھی کر رہے ہیں
جی جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا
جوئیے
دیکھو ایسا ہے نا اگر ہم اس کا بھی کافی بینیفٹس ہیں ہمیں
جی
س سل میڈیا کے اگر دیکھا جائے تو اور کچھ اس کافی نقصان بھی ہیں اگر دیکھا جائے تو نقصان یہ ہے اگر ہم اس کو اچھی طریقے سے یوز نہیں کرتے دیکھو جو آج کل کل انفلوئنزر ہیں آج کل جو بڑے لوگ ہیں وہ کسی سے ہیں جو سوشل میڈیا کے پاور ایکچولی بہت خبر ہوتی ہے بائی چانس کی سوشل میڈیا کی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بھی ابھی بیس ہزار سولو ورس ہو گئی ہیں فیس بک پہ تو اللہ کے شکر سے ہم بھی تھوڑا بہت ارن کر رہے ہیں دیکھو اگر ہم نے اس کا اچھے سےا یوگ پو کیا تبھی تو ہم اس کو مطلب بینیفٹس لے رہے ہیں اس ٹھیک ہے ن اگر ہم بھی اس پہ غلط چیز دیکھتے غلط پرباؤ پڑتا پھر ہم پر غلط باتیں سنتے ہیں پورا دن ریل اسک رولنگ میں نکال دیتے ہے ادھر ادھر کی بات ہو میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے پھر کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا نا اس سے تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے ٹائم کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں اپنے بارے میں بھی تھوڑا سوچ سوچے ٹائم نکالے کہ بھائی یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو ہے آج کا بہت مطلب کہ زیادہ فیمس ہونے والا وہ بن گیا ہے اس اس کا
یر وہ سنو یہ سوشل میڈیا چلائی ہے تو یہ صحیح استعمال کرنے کے لیے چلائیے نہ کہ غلط استعمال کریں اس کا اور آدمی آج کل زیادہ نہیں تو پچاس پرسینٹ صحیح چلا رہے ہیں پچاس پرسینٹ غلط ہے
جی جی بالکل بالکل نہیں نہیں آپ نے دیکھو بالکل دوست فرمایا میں آپ کی بات سے سہمت ہوں کہ پچاس پرسینٹ لوگ اس کا غلط یوز کر رہے ہیںچاس حیح ز ہیں تو ایسا ہوتا ہے نا بھائی جان دیکو اگر ہم نے کا یوز اچھے سے کریں گے نا تو اللہ کے شوگر سے ہمیں اس سے بہت زیادہ بینیفٹس بھی ملیں گے اور یہ بنائی اس لیے گئی ہے جو بے خوب لوگ ہیں جو مطلب کہ ادھر ادھر کی باتیں اس پہ نکالتے ہیں گندی چیزیں دیکھ ہیں اور بھی ان پہ پھر گندا پرباب پڑتا ہے دیکھا گایا ہے کہ بھائی جان دیکھو اگر ہم اس کا اچھے طریقے سے یوز کریں گے جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرے بیس ہزار لگ بھگ کی فالوورس ہو چکے ہیں پ پہ تو میں اب ٹھیک ٹھاک ہی اپنا خرچہ نکال رہا ہوں اس سے تو
ہر انسان کو سوچنا چاہیے تھوڑا ٹائم نکال کے کہ میں اس کا اچھے سے یوز کروں سوشل میڈیا کا ٹھیک ہے نا ایک دن میں نہیں پر ایک دن ہو ضرور جاتا ہے ان شاء اللہ کامیاب تو اللہ کے اللہ کے حکم سے اللہ نے چاہا تو ہر بندے کو کامیابی مل جاتی ہے پر اسے تھوڑا صبر کرنا چاہیے صبر کے ساتھ چلنا چاہیے وٹ کرے اسے وہ کامیابی کا کہ یہ انشاء اللہ اس کو ہم اچھی طریقے سے یوز کریں گے تو ہم اس کا بینیفٹس لے پائیں گے تو بس انسان کو تھوڑا سوچنا بھی چاہیے اپنے بارے میں اور اس کا اچھے سے پرریوگ کرے سوشل میڈیا کا تو ان شاء اللہ بہت آگے جا سکتا ہے آنے والے ٹائم میں
ی یہ آج کل ایک تو سب جگہ یہی اور سوشل میڈیات سب کام چل رہا ہے دیک کو بچوں کے لیے تو پڑھنے کے لیے بنا اس بلا کوئی کام نہیں آ رہا ہے آن لائن اور اس سے ہم کو فائدے بھی بہت ہیں دیکھو آج کل پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آج کل فون سے ہی کام ہو جاتا ہے اوریں پہلے پہلے بینکوں کے چکر کاٹنی پڑتی تھی ا ٹی ایم پر جانا پڑتا تھا گھر بیٹھے سب کام کروں اور اس سے بچوں پہ بہت زیادہ پرباؤ پڑ رہا ہے بچے چار پانچ سال کے ہوئے
ان کو دے دیتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہت خراب ہو رہی ہیں
جی جی جی
اور ان پہ آج کل کے دیکھو چار پانچ سال کا بچہ ہوا چشمہ لگنا شروع ہو جاتا ہے
وہ کس وجہ سےر وہ ایکچولی جو ہے سر تھوڑی ہماری بھی غلطی ہوتی ہے کہ دیکھو اگر بچہ تمہارا یا سوچ رہا ہو یا ہمارا بچہ جا رہا ہے کالج اسکول جا رہا ہے پڑھنے تو پہلے وہ دیکھے گا کیا فون دیکھے گا پہلے صبح اٹھتے فون د دکھے گا وہ رونے لگے گا تو تھوڑی ہماری بھی ڈیل ہوتی ہے کہ ہم اس کو ہاتھ میں فون دے دیں گے اور وہ کیا کرے گا فون چلائے گا اور جائے گا کالج پھر پھر آئے گا وہاں سے بنا بنا کھانا کھائے پھر وہ فون میں لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا بتاؤ چھوٹا بچہ ہے اس کی آنکھیں تھوڑی کمزور ہوتی ہیں اس کا مطلب کہ باڈی پارٹس بھی تھوڑے کمزوری ہوتے ہیں چھوٹے بچے کے تو
ہمم جی
اس پہ بہت جلدی پرباؤ پڑتا ہے غلط غلط اثر پڑتا ہے اس کا
ہے کہ بچے بچا اسکول تو جائے گا پانچ سال کا لیکن بچہ ن بیٹھنے لائق ہو جائے سمج نہیں لائک ہو جائے تو بچے کو فون دے دیں گے بچہ اس کو چلاتا رہے گا بیگم اپنا کام کرتے رہیں گے تو ایسا ہوتا ہے بچوں کو عادت تو ہم ہی پڑتے ہیں
جی جی بالکل بالکل ہم ہی ڈالتے ہیں یہاں تک آج
عادت تو ہم ہی ڈال رہے ہیں اس کو پہلے ہم فون دے رہے ہیں بعد میں ہم اپنے ک رویا بچہ اس کو اس کو فون دے دے
جیسے کہ بچہ روتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی اس کو دے دیتے ہیں کیا فون فون سے چپ جائے گا کہ اس کو فون دے دو فون سے چپ جائے گا تو یہ تھوڑا ہمیں سوچنا چاہیے اپنے ان کے مستقبل کے بارے میں ہمارے بچے ہیں تو یہ آگے چل کے بہت زیادہ ان کو نقصان ہوگا اس چیز سے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سوچنا چاہیے
اور اب یہ ہے کہ آدمی سوشل میڈیا میں اتنا بزی رہتا ہے کہ چار آدمی کا پہلے بیٹھے ہوتے تھے تو گپت کرتے تھے اب کوئی کرتا ہے
سارے بند جو بھی چار لوگ جہاں پہ بیٹھ جائیں گے نا کیا کریں گے فون نکالیں گے اور سب اپنے اپنی جگہ اسکرولنگ کر کرنے اسٹارٹ کر دیں گے اس جی
یہی نہیں
جی جی بالکل دیک یہاں پہ کوئی ہے نہیں بھائی اب وہ زمانہ نہیں رہا اب دیکھا جائے تو الگ ٹیکنالوجی کا زمانہ چل چکا ہے تو ہمارا اس سے ٹائم بھی تھوڑا بہت زیادہ برباد ہوتا ہے کہ
جی
ہم نہیں دیکھ پاتے فون میں لگ جائیں گے تو ٹائم کو نہیں دیکھیں گے کیا ٹائم کتنا ہم نے برباد کر دیا اس میں کتنا کیا کر دیا تو بھائی یہ تھوڑا ہمیں سوچنا چاہیے سے کیا ہوتا ہے کہ بے روزگاری بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اسی چیز سے سرکار نے بہت ساری فیسلٹیز پرووائڈ کیے کہ اس لیے کہ ہم روزگار ان سے حاصل کر پائیں پر ہم اس کا جو ہے نا الٹا استعمال کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ہی اس سے نقصان ہوگا تو یہ ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے اچھی طریقے سے اس کا یوز کریں ڈس وز نہیں کریں اس کو اس کا
اور اس سے دیکھو ایک تو اس سے آنا جانا ختم سب
جی جی بالکل بالکل یہ تو بالکل آپ نے بولو تھی بول
تو آنا جانا بالکل ختم ہے
جی جی بالکل اس سے کیا ہوتا ہے دیکھو کہ اس جی اس سے ہوتا ہے دیکھو اگر آنے جانے کی بات کریں تو ہم رشتے دار کی بات کریں آج کل کیا چل رہا ہے واٹسپ پہ ویڈیو کنس چل رہی ہے پھر اس پہ چل رہی ہے انسٹا پہ چل رہی ہے اور اسنیپ چیٹ پہ ویڈیو کال چل رہی ہے تو آج کل تو جانے کا کچھ وہو ہی نہیں رہا اگر کہ جی جی جی بہت ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے کہ ہمیں پتا چل سکتا ہے ہمارا دوسرا جو ہمارے ریلیشن کا ہے وہ کیسا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک ہے غلط کیا کر رہے ہیں کیا نہیں آج کل دیکھا جا رہا ہے بھائی جب
کوئی کام کرنا ہے تو دو منٹ سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ سکتے ہو آپ اور پہلے کیا ہوتا تھا ڈانک دوارا ڈانک بھیجنی پڑتی تھی تو مہینوں میں وہ آتی تھی مہینوں میں آتی تھی تب خبر آتی تھی یہ اب تو ترنت
جی جی اب تو ترنت بھائی جان بالکل ہینڈ ٹو ہینڈ یہ لو یہ لو اب تو دیکھو آج کل اس کا بھی جو بینک کا سسٹم آپ نے بولا تھا تو یہ بھی بہت مطلب کہ دیکھو دیکھا جائے تو یہ اچھا اچھا بھی ہے ہمارے لیے اور برا بھی ہے کیونکہ دیکھو جی جب ہمارے پاس ہوتے تھے کیش ہوتا تھا تو کیا ہوتی تھی پیسے میں زیادہ برکت ہوتی تھی اب کیا ہوتا ہے کہ اب اکاؤنٹ میں آتے ہیں اکاؤنٹ سے نکل جاتے ہیں اس سے کہ ہمیں پڑتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں رک پاتا اس سے اور بھی بہت سارے ہم اس سے نقصان ہوتے ہیں
ہاں نقصان بھی ہے فائدہ بھی ہے ترنت کام ہوتا ہے لیکن نقصان بھی بہت ہے
جی بالکل
سوشل میڈیا آ پ دھو صحیح یوز کرو تو فائدے بھی ہیں غلط یوز کریں گے تو نقصان بھی ہے
جی بالکل بالکل بھائی جان آپ سے مجھے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے بہت اچھی بات بتائی خدا حافظ